ہیلو
ہیلو
اسلام علیکم
وعلیکم الام الحمد للہ اور بتائیے کیسے ہیےآپ
امم سب خیریت ہے خدا کا رحم ہے
جی اور کیا کر رہے تھے آپ جی اور کیا کر رہے تھے آپ
بس باہر بیٹھے ہیں موسم بہت خوش نما ہیں
جی جی
بہت اچھا سا سہانا موسم ہوا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے دل کر رہا کہیں گھومنے جائیں
بالکل بالکل آئیے نا آپ ہماری طرف ہم آپ کو گھماتے ہیں
آپ بہت ہی دور بیٹھے ہیں بہت ہی دور تو ہم ضرور آتے ہیں آپ کے یہاں
کوئی بات نہیں جو آنے والا ہوتا ہے نا اس کو دور اور پاس کا کیا فرق پڑتا ہے جس میں آنے میں تو آ ہی جائے گا
ہاں آبھی جاتے ہیں پر ہمارے پاس ایک خدا کا بندہ کتا بھی ہے ہمارے پاس اس کو کس کے پاس چھوڑ کےآے نہیں گاڑیوں میں اس میں الاؤڈ نہیں ہے نا اس کو جانا
اچھا ٹرین میں لاؤڈ نہیں ہوتا ہے شاید
نہیں نہیں ابھی ہماری ایک فرینڈ بتا رہی تھی وہ شملہ ہو کے آئی ہیں تو ان کے پاس کیٹ ہے ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسکو لےجانے میں بڑی پریشانی ہوئی ہمارے کو بہت ہی پریشانیاں اٹھانی پڑی
جی وہ لےگے ہی نہیں وہ لے کر چلے گئے ہوں شملہ کیٹ کو نہیں لے کر گئے میں کسی کے گھر چھوڑ گئے ہوں گے
ساری پریشانی ساری پریشانی ہے مڑا
اور
جی چار کا ہے نہیں زیادہ ہے
ہم یہ بول رہے تھے گرمی اتنی ہو چکی ہے بندہ جو گھومنے بھی کہاں جائیں شملہ منالی کا ٹور لگائےیں کہیں آئئے آپ چلیں گے شملہ منالی
چلیے بناتے ہیں ہم پروگرام میں خود ہی آؤں گی بچوں کو اور شوہر کو گھر میں ہی بند کر کے آؤں گے
اری ف مارے گ
کل رات سے آئے ہیں پیچھے پیچھے ہی گھوم رہے ہیں ان کاا اتنا بھاونا بھاونا نام لیے جا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے کہیں بیٹھ نہیں پا رہے ہیں کھڑے نہیں ہو پا رہے
کوئی ہو نا کہ آپ مطلب وہ باہر سے آئے ہیں آپ کام وغیرہ جواب وغیرہ میں کر کے تو وہ ہو جاتی ہے انسان کو بےچانی سی کہ اتنے ٹائم ہم نے باہر لگ گیا ہے اب فیملی کے پاس ہم آئے ہیں
جی ش جی
فارغ ہو چکے ہے نا اب آفس سے فارغ ہو چکے ہیں اب وہ فیملی کو ٹائم دیں گے
جی ش جی ش جی
یہی ہوتا ہے باہر کام کرنے والوں کو بہت دکت ہو جاتی ہے
جی سمجھ لیجیے آج چرس یہی چل رہا ہے ہمارے گھر میں
بالکل بالکل یہ بھی ہوگا آپنی چار سال بہت زیادہ ہو رہی ہوگی ہے نا جس پہلے ہوت ہوتی آج کل آپ کو بت چہل پہل لگ رہی ہوگی ہاں کہ ہاں ہمارے یہاں بندہ ہے
سس سس
بت فرق پڑجاتا ہے
جی بہت زیادہ بہت ہی زیادہ فرق پڑ گیا ہے ہی
ہوتا ہے کہ پہلے چلویہ ہوتا ہے چلو ہم بچے ہی ہیں بازار سے مانگا کے کھالینگے کچھ یہ تو ہوتا کی چلو اب گھر میں شوہر ہے تو بنے گا ہی بنے گا
جی جی ایک تو پورا ہی کام سمجھ لیجیے کہ ہو گیا ہے
بالکل چاہے ایک بندہ کیوں شوہر مطلب شوہر کے ویسے ہی ہوتا ہے کہ ہاں گھر کا کام تو کرنا ہی ہے
کرنا ہی ہے بڑھ جاتا ہے کام بس
بالکل جو وہ نہ ہو نا باہر وغیرہ ہو تو پھر ہوتا ہے کہ چل یار آرام سے کریں گے کہاں کسی نے بچے ہیں بنا کے کھا لیں گے
ہاں بچوں کے اسکول میں ایسی کوئی فرمائش بھی نہیں ہوتی ہے ان کو جو دے دو جو کھا لیتے ہیں
اس کی ممی کام نہیں کر رہی بازار سے مل جائے گا کھانے کو
ہیں
ان کو یہ ہوتا اچھا ہے ہماری ممی کام نہیں کر رہی ہیں
جی صحیح کہہ رہی ہیں بالکل
ٹس سے مزہ آتا ہے کہ بازار سے کھائیں گے کچھ نیا نیا انٹرسٹنگ سا
جی اور بتائیں
شہزادی کو کل ہم نے اس کو کچن سٹ لا کے دیا تھا پرسوں تو ہم دیکھ رہے ہیں آج وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے ایک دن میں ہی
اتنی جلدی
توڑ دیتی ہیں
اچھا
اس کو لانے کا شوق ہے اور کھیلنے کا شوق نہیں ہے بس آدھے پونے گھنٹے وہ کھیلتی ہیں
ہماری شہزادی کے تو سمجھ لیجیے بچپن کے جو کھلونے ہیں نا اتنے سہیج کے رکھتی ہیں وہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہوتے تو وہ ٹوٹ گیا ہوتا
بالکل
ش جو آپ اپنی شہزادی کا بتا دیا وہ ہمارے شہزادے کا حال تھا ان کا بہت جلدی جلدی ٹوٹتے تھے کھلونے
بک میں ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے یہ دیکھے لڑکیاں ہمیشہ کچن سیٹ لیتی ہیں نا ڈول ہاؤس کچن سیٹ اور لڑکے ہمیشہ گاڑیوں پر ہی ہاتھ رکھتے ہیں بچپن سے یہی کہ ہمیں کار چاہیے تھار چاہیے
بہت ساری گاڑیاں ان کے پاس تیں مطلب سمجھ لیجیے جتنی ان کے ابو نے اپنے اب خریدنی ہیں اتنی گاڑیاں انہوں نے بچپن میں کھلونوں کے اس میں خریدی تھی اور ساری کی ساری جیپ رہے سفاری رہے سفا چٹ ہو جتنی بھی وہ نقلی لائیں تھے لائیں تھے ساری کی ساری انہوں نے اصلی میں ملا کے چھوڑی ہیں
ہم ا رہے ہیں ہم
لڑکوں کی اور لڑکیوں کی پسند الگ الگ ہوتی ہے
دیکھو بچپن میں ہی دیکھو آپ اپنی لڑکی کو لے جاؤ کہی پر چھوٹی سی بچی کو تو وہ اس کے نگاہ کہیں نہیں جائے گی اس کی نگاح ڈول ہاؤس ٹینٹ ہاؤس یا پھر کچن سیپ
جی جی اور لڑکوں بوائز کے سائیکل گاڑی ہوائی جہاز
ہمیں کار لے دو یہ لے دو بولے
شہزادے کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب ان کا ایڈمیشن کروانے گئے نا اسکول میں تو ان کا ایگزام بھی وہی پوچھ گیا ان سے گاڑیوں کے بارے میں تو وہ اتنی خوشی سے مجھے بتایا بس ہم حیران رہ گے کہ ان کو تو یہاں پر بھی یہی پوچھا گیا
بالکل بالکل
اور بس بارش ہو جائے جی بڑھیا سے تو اور موسم میں چار چاند لگ جائیں گے
ہمارے یہاں تو موسم بہت خراب ہو رکھا ہے گرمی کا اتنا قہر ہے نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں گھر میں ہی بیٹھے ہیں کولر کا پمپ ناکام ہے
ہاں گرمی میں مزے آرہے ہے پڑے پڑے گھرمیں
اللہ کا شکر ہے الله کا شکر ہے
بے فضول لگتا ہے ہمیں گرمیاں کا سب سے سب سے زیادہ
بالکل جو بھی ہے اللہ کا شکر کر اللہ اچھا ہے کولر دیا ہے پمپ نہیں دیا یہ کہتے ہیں ہوا دی ٹھنڈی نہیں دی تو گرم تو دی ہے اب یہ بھی مت چھین لینا ہم سے کچھ ٹائم بعد
ٹھیک وہ جی بالکل صیح فرما رہی ہیں آپ
نہیں ہم نے اس سال اے سی کا سوچا تھا ہمارا ڈ جی ہماری ڈیل بھی ہو چکی تھی اےسے کی پر وہ کہتے ہیں نا گھر میں کچھ ناکام ایسی ہوتی ہے
جی جی جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل
یہ چیز وہ چیز آ ہی نہیں پاتی ہے
جی اور ہم سوچ رہے ہیں اے سی ہٹا دیں کیونکہ ہماری شہزادی سارا دن چوبیس گھنٹے اے سے ہی چل رہا ہے ہمارا چوبیس گھنٹے
ہائے ہم ان سے ڈیل بھی کرے ہم ان کو ہاف پیمنٹ بھی کرےائے پر وہ ہمارے شوہر صاحب نے گھر پر آ کر ایسے کسی کو بتائی انہوں نے ساری گھر میں ہلہ مچا دیا پھر ہمیں پیسے واپس لے کے آنے پڑے
بتائیے
جی
صحیح کہہ رہی ہیں آپ و ایسیے بہت سب سب گھروں میں ایک نہ ایک پائی جاتی ہے
وہ تو ہے ہی
اپنے گھر میں ان کو کسی کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں ہوتی اور دوسروں کی زندگی میں پوری ہلہ میں مچا کے رکھتی ہیں
بالکل بالکل ان کے گھر میں خود کے گھر میں اے سی وغیرہ سب ہے اس وقت تو لڑاتی ہیں پھر لے کر آئے پیسے آ تو چھوڑو کیا اے سی لینا ہے کولر ہی صحیح کروا دیں آپ
ہ
کیا گزا کر رہے
ہمیں کولر کا م مسئلہ سمجھ نہیں آ کولر میں دقت ہے کیا
پرانا ہو چکا ہے کولر ہمارے نکاح کو چار سال ہو گئے ہم چار سال پہ وہی کولر دیکھ رہے ہیں
نہیں ایسے تو ہمارا بھی چھ سال پرانا ہے پر بڑھیا کولر ہے ابھی تو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے اوپر نا بہت بڑھیا ہے
ہمارا ڈوین والا جو ہے نا نا وہ تین کے جو تو ہے نا وہ والا ہے
ہمارا بڑا والا ہے پلاسٹک کا نا بڑا والا نہیں آتا جو
جی جی
بہت ہی بڑا ہے مطلب رات کو پانی بھرا تھا دوپہر تک ختم ہوتا ہے
نا تین والا ہے بالکل داکت آ رہی ہے من مت بند ہوجاتا
ہاں پمپ کو پرماننٹ ہی کروا لے کسی اچھے سے الیکٹریشین کو بلا لے
نہیں ہمارے گھر میں الیکٹشن بنتے ہیں دو دن بعد ٹیپ ٹوپ لگا کے جوھڑ دیتے ہیں دو دن بعد پھر وہ
غلط تارے جوڑ دیتے ہوں گے پھر وہ
آپ کا کام نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو وہ کام
جی جی صحی بات ہے
اپ تو بال پڑوس میں کولر والا ہے بلائے ٹھیک کروائے
ہاں تھوڑے پیسہ ہی پیسے ہی لگ جائیں گے لیکن کام تو درست ہو جائے گا
بالکل نہیں وہ خود میکینکل انجینئر بنتے ہیں وہ دو دن بعد ٹیپ لے کے آتے ہیں نہیں کیونکہ وہ جو باقی کی بچی ٹیپ ہوتی ہے وہ ہماری شرادی خراب کر دیتی ہے
اچھا
کہتی ہے وہ منہ پر چپکا چپکا کے پھرتی ہے تو چٹیپ آتی ہے اور وہ تار آتی ہے ہوا میٹر
ہ
آدھا میٹر آدھا میٹر تار آتی ہے ہر بار کیونکہ وہ تار ہی پھک جاتی ہے نا ہماری
اچھا نہیں آپ کسی اچھے الیکٹریشن میں ان کی غیر موجودگی میں نا کسی اچھی بلا کے ٹھیک کروا لیے اسے چلیے ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں خدا حافظ آپ کو تھا دھیان خیال رکھے کولر سے دور رہ بچا کے رکھے بچے کو
خدا حافط